ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہے جناب
عید مبارک
آپ کو بھی عید مبارک
اور بتائیے کیسی رہی آپ کی
عید تو بہت اچھی رہی بہت مطلب اچھا لگا مجھے عید
ہاں کتنے بجے تے وہاں نواز
وہی سات آٹھ بجے تھی مطلب کئی لوگوں تک ہاں ساڑھے سات بجے کئی لوگ گئے کئی لوگ آٹھ بجے ساھے آٹھ بجے تک ایک کا ہو
کہاں مسجد جاتا ہے یا عیدگاہ ہے وہاں عیدگاہ
ہے تو عید گاہ لیکن شاید وہ مطلب کہ ا مطلب بہت دور ہے اس لیے سب مسجد ہی جاتے ہیں یہاں کے لوگ
ہاں میں ہم لوگ عید گاہ میں جاتا ہ کیکہ سال میں ایک ہی بار عیدگاہ کھلتا ہے نا بہت بڑی عیدگاہ ہے ہماری تو ہم لوگ یہاں نم سات بجے تھا
اچھا اچھا صحیح ہے پھر اور تو سب ٹھیک ہے پھر کب آنا ہو رہا ہے گھر گھر کب آئیے گا پھر آپ
ابھی نہیں ابھی ٹائم ہے
اچھا یہ گ ہی مطبییر کے دن کیا ہی بناتا ہے سب سے پہلے س اور وہ سی بنائے ہیں
ہاں
اور دہی بڑا بنائے ہیں اور حلیم بنائے ہیں اور چاٹ برا ہے
ہ چاٹ تو مجھے بہت اچھا لگا
ہ پوڑی اور کیا نام ہے وہی مطلب سبزی جیسا کچھ بنا دیے
تو انسان کیا کروں ہم لوگ تو آفس کی وجہ سے ان سال مجھے عید کی چھٹی نہیں ملی تو یہیں ہوں میںا میں اپنے یہاں ہوں نا مطلب شہر میں ہوں
ا تو آفس میں چھٹی کیوں نہیں ملی
عید کی چھٹی ملی ہے آفس میں مل گھر گاؤںانے کی چھٹی نہیں م ہے
اچھا
مطب زیادہ دن چھٹی نہیں م بولیے کہ ابھی چل رہا ہے ابھی ا بہت ہی پریشر ہے کام کا اس لیے ابھی لمبی چھٹی ہاں اس لیے ملوا ہر سال عید تو میں اپنے گھر والوں کےاتھ مناتا ہوں نا
اچھا تو پھر بہت عجیب لگتا ہو نا آپ کو اکیلا اکلا لگتا
کھیلا کھیلا لگی میرا کہ کوئی رہ ہے
ہ ہ ہاں وہی توچ پرابلم ہو جاتا مطلب فیملی کے ساتھ ہی کوئی بھی فیسٹیول اچھا لگتا ہے بنا فیملی کے کیا ہی فیسٹیول ایسا لگتا ہے مطلب ٹھیک ہے روز کی طرح نہے نماز پڑھ لیے پھر بیٹھ گیا اور کیا ہی رہے گا جیسے فیملی رہتا ہے سب آتے جاتے ہیں مجھے لگا آپ ادھر ہی ہو گاؤں میں ہی ہو اس لیے میں آپ کو انوائٹ کر رہی تھی عید کے لیے
نہیں نہیں میں نہیں ہوں گاؤں میں نا
اچھا
ہاں اس لیے اور
اور عید کی شاپنگ پھر وہی کیے تھے آپ
شاپنگ کیے تھے ہاں میں نے کرتا لیا ہے اور دو تین سیٹ لیا ہے جینس سرٹ یہ سب ل آپ لوگ تو بہت شاپنگ کرتے تھے ایک د میں
ہاں وہی ہے لڑکیوں کے لیے تو شاپنگ مطلب ایسا کہ مطلب پوچھے وہا مطلب ان کو میں مجھے لگتا ہے کہ میں چاند رات کے چاند رات مطلب بارہ بجے میں چارد داز ٹنے جا رہی ہوں اور میں پھر بھی شاپنگ کر ہی رہی ہوں تو کہیں گے گھر
لڑکیاں کپڑوں کو کبھی من ہی نہیں کرتی
ہاں ہاں وہ بات تو ہے کیونکہ لڑکی بہت شاپنگ پی ہ ہ
اتنا بھی دلا دو ابھی تمہیں پتا ہے چار کپڑا لییا وہ
باپ ہاں تو میں نے بھی تو مطلب
پھر میں نے پوچھا کہ اور چاہیے تو بولتی ہے ہاں وہ کپڑے کو منع کرتے تین
صحیح میں بھی مطلب مجھے میں کتنا لے لی ہوں تین چار تو میں نے بھی لے لیا ایک لی میں کہ مطلب کہ بہت ہیوی لیا میں نے پھر دوسرا تھوڑا ہیوی لیا میں نے پھر تیسرا میں نے ہے کہ رات میں اب جیسے شام ہوگا پھر ہے نا چینج بھی تو کرنا ہوگا انا ہیوی پہنے تھوڑی نہ رہے گئے تو پھر ایک تھوڑا سمپل لی ہے پھر ایک اور لیے کل کے لیے مطلب اب جیسے کل رتے دار پریوار کے یہاں جائیں گے تب جو سب جو دیکھ لیا میرا ک پڑا پھر وہی تھوڑی نا پہن کے جاؤں گی تو مطلب ایک وار دےجیے تاک چل سک پ جاؤ تو وہی والا پہن کے جاؤں اور ایک اور جو ہے وہ مطلب کہ کہیں گھومنے جائیں گے مطلب ہم لوگ
ہ لڑکوں کا کیا ہے لڑکوں پہننے میں نہیں لڑکا بس عید کے دن اچھا اچھاھانا مل جا وہی اچھا لگتا
ہوں صحیح ہے تو وہی ہے پھر مجھے پھر اس کا میچنگ کا سب کچھ لو چوڑی تو جھمکے تو پھر یہ تو وہ بہت ساری چیز ہو جاتی لڑکیوں کے
ہ ہاں ہاں آ لوگ کا شاپنگ میں تو لمبا ٹن لگتا ہے نا پورے رم جان میں تو آ لوگ شاپنگ ہی کرتے ہو اور ہم لوگ تو ایک دن میں چاند رات کے دن ہم لوگ کپڑے لے لیتے دو تین چار جو بھی لینا ہو
صحیح ہے آپ لوگ کا تو اپ لوگ ویسے بھی کوئی بھی کپڑے پہنتے تو لگتا ہے رہا یہ تو وہی پرانا والا ہے یہ تو وہی پرانا لڑکیوں کو سمجھ میں آتا ہے اور سب غور بھی کرتے ہیں کس نے کون سا لیا کمپٹیشن بھی بہت ہونے لگتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے اپنی فیملی والے لوگ میں کہ کون سب سے اچھا پہنے گا کس کا ڈریس سب سے خھ سورت رہے گا مطلب بہت مہنگا مہنگا لیتے میں تو پھر بھی ایوریج لیتی ہوں زیادہ مہنگا نہیں لیتی ہوں پر مطلب میرے فیملی میں میرے رشتے دار میں جو لوگ ہیں نا
ہ
وہ لوگ تو ایسا لگتا ہے کمپٹیشن چل رہا ہے کسنا زیادہ مہنگا ہوگا
اچھا
بس یہی سب ہے اور کیا
ہوں ہم لوگوں کو کیا لڑکوں میں کمپٹیشن نہیں کرتا
ہاں کیونکہ آپ لوگ کا ایک جیسا ہی رہتا ہے نا سارے کپڑے مطلب سمجھ میں نہیں آتا یہ شرٹ مطلب نیا ہے یا تو پھر وہی پرانا ہے کلر بھی سیم لگتا ہے پینٹ بھی ویسے ہی لگتا ہے کچھ ایسا ڈفرنٹ نہیں رہتا نا
ہاں ہم لوگ کو زیادہ چمک دمک نہیں رہتا وہ سب لڑکیوں کے کپڑے میں رہتے
ھمم اورر مطلب لڑکیوں میں پیٹرن بھی چلتا ہے نا کہ اس بار یہ والا چلا ہے ڈریس اس بار یہ والا چلا ہے تو مطلب وہی جیسے مطلب کہ ابھی چلا تھا شرارا تو کبھی درارہ چلتا ہے تو کبھی کچھ کبھی کچھ تو اس کے اکارڈنگ ہم لوگ لینا پڑتا ہے کیا کریں
ہاں اور نئے لوگے تو بولو گے کیا اس کو کچھ فیشن کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے بات بنانے لگتے لڑکیاں لوگ آپس میں
ہاں وہی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ میں میں تو پھر بھی مطلب کہ رمضان پندرہ ہوتا ہے نا اس کے بعد سے شاپنگ کرتی ہوں کئی لوگ کیا کرتے ہیں شروع رمضان سے ہی بار وہ بازار جا رہے مطلب مارکیٹ جا رہے کپڑے لا رہے پھر واپس کرا رہا ہے پھر م تو کئی لوگ کو تو یہ مطلب عادت ہو جاتا ہے کہ کپڑے لا کے واپس کر لو میں تو جو لے آتی ہوں اسے رکھ لیتی ہوں
ہاں کئی لڑکیوں کا پتا نہیں کیا آ جاتا ہے وہ لوگ پہلے تو پ بیس دکان ٹرائی کرے گی اس میں کیا مل رہا ہے اس میں کیا مل رہا ہے اس میں مل رہا ہے آپ پتا بیسو دکان میں سلیکٹ کرا کے بولے گی اچھا اس کو سائڈ کرے تو پھر اس کے بعد اس کی ہاں اس اس کے بعد گھر آ جائے گی پت ہے سائڈ کرا کے اور اس کے بعد فوٹو سب لے کر کے آپس میں ڈیسائڈ کرے گی کون سا ل ہے کون سا ہے اس کے بعد وہ ھر اگلے دن جا کر کے جو اچھا رہے گا لے کے وہ لو ایک دکان میں جا کے کپڑا نہیں لیتی
ہوں سی ہے کئی لوگ کرتی ہیںسے
کیا دوسرے دکان میں جانے سے پھر کچھ اچھا دکھتا ہے نا تو پھر افسوس آتا ہے ان کو کہ جائیے لے لیے اس سے اچھا تو یہ مل رہا ہے پرائز بھی دیکھو نا اچھا
تو ویسے تو ہر کسی کے ساتھ جیسے ہم ہی لوگ کچھ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں کچھ بھی مطلب کپڑے ہی نہیں بول رہی ہوں مطلب کوئی بھی فرنیچر ہو گیا یا تو پھر مطلب کچھ بھی مان لیتے ہیں بیڈ شیٹ ہو گیا پر کرٹن ہو گیا پردے ہو گئے کچھ بھی رہا تو مطلب ہر جگہ الگ الگ رہا کسی کو کچھ پسند آ جاتا کسی کو کچھ پسند تو مطلب ایسا نہیں سوچ سکتے کہ مطلب ایک ہی دکان میں گئے اور میں نے جو پسند کر لیا پھر دوسرے دکان میں جانے کے بعد مجھے وہ اچھا لگے گ ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے میں تو وہی کرتی ہوں مجھے جو پسند آیا تو میں رکھ لیتی ہوں پھر میں مان لیجیے دوسرری دکان دیا پھر مجھے پسند آ گیا تو میں اس سے نا بہت بھول بھؤ کرنے لگتی ہوں اگر وہ مول بھاؤ کرنے کے بعد بہت کم میں دے دیا تو میں لے لیتی ہوں اور اگر نہیں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں میں نے کہا میں سوچتی ہوں کہ چلو میں نے تو لے لیا ویسے بھی تو میں ٹرائی ہی کر رہی تھی کم کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو چھوڑ دیتی ہوں
جی یہ چیز ہم لوگ کیا نا لڑکے لوگ ایک دکان میں جائیں گے
ہوں
وہیں سے لیں گے جو بھی پسند آئے گا وہدھر سے ہی کر کے
ہوں تو آپ لوگ کا تو برانڈ بھی رہتا ہے نا برانڈ کا بھی تو کتنا مہنگا مہنگا کپڑا ملتا ہے نا
مجھے لگتا ہے زارا کا ٹی شرٹ یہ سب بہت مہنگا رہتا ہے نا
ہاں میں تو نہیں میں بریڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ برانڈ لوں گا نا تو پھر بہت مہنگا پڑ جاتا ہے نا تو میں اسی کا کاپی لے لیتا ہوں فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی لینے سے بھی ہو ہی جاتا ہے یار کپڑے ہیں اب پانی بھی یہاں کا اتنا اچھا کوئی خاص نہیں ہے نا آئرن ہے پانی میں تو مہنگے کپڑے لے کے کر کے دھو کر کے اور کپڑے بھی خراب ہو جائیں
صحیح بات ہے تو پھر تو آپ اپنی چھوٹی والی بہن کے لیے کیا یہی سے کپڑے بھیجے تھے کہ وہ گاؤں سے ہی لیے
نہیں وہ تو میں نے پیسے دے دیا تھا امی کو اس نے ممی نے لے جا کے دلا دیا اپنے پسند سے وہ لے لیے
اچھا صحیح ہے پھر بہنوں کا تو راز رہتا ہے جب بھائی لوگ بڑے رہتے کماتے ہیں تو
ہاں ویسے آپ کا بھی تو بھائی ہے نا
ہاں ہے تو لیکن میں شادی ہو گئی نا تو مطلب کیا کہاں مطلب ٹھیک ہے مطلب مل جاتا ہے ایک ایک عید میں مطلب مجھے عید ہی آتا ہے وہاں سے بھی تو مطلب چھوٹی بہن رہنا بہت یہ رہتا ہے نا مطلب تین چار بھائی کے دو تین بھائی ہیں ایک چھوٹی بہن ہے تو وہ تو ان لوگ زیادہ یہ رہتا ہے نقل اٹھائے جاتے ہیں
اور بتائیے تو کہیں گھومنے کا پلان ہے شام میں
شام میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ مطلب مہمان ہی آنے لگتے ملب پریوار والے فیملی والے رشتے دار پریوار آنے لگتے ہیں نا تو کہاں جا پائیں گے تو اس لیے آج نہیں جاؤں گی پھر کل تو میں بولی نا میں پھر باقی ان کے گھر جاتی ہوں میں اپنے رشتے دار پریوار کے گھر اور پھر تیسرے دن میں جاتی ہوں گھومنے کے لیے کہیں بھی چلی گئی مطلب کہیں پارک مطلب پارک نہیں مطلب کہیں گھومنے کے لیے چلی گئی یہیں کہیں ایک مطلب کہ یہ ہے بیچ ہے تو میں سوچتی ہوں وہی چلی آتی ہوں مطلب ایسے موڈ فریش ہو جاتا ہے تو ایک دن رہ کر کے ریزورٹ میں رہ کر کے تو چلی آتی ہے اچھا لگتا ہے یہ سب اور پھر ایسا لگتا ہے کہ چلو فیسٹیول منانے گئے ہم لوگ منا کر کے آ رہے ہیں
اچھا
ہوں آپ بھی کہیں جائیے گا گھومنے
میں نیمو بھی جاؤں گا یہاں مووی نکلتی ہے نا سلمان خان کی مووی رہتی ہے نہیں
اچھا اچھا تو آپ مطلب آپ تو ایک دن کی چھٹی ملی ہے یا دو یا تین دن کتنی دن کی چھٹی ملی آپ کو ہاں
ایک دن کی
ایک دن کی تو پھر آپ مووی کبا بھی شام میں دیکھنے جائیے گا
ہاں ابھی رات میں جائیں گے
ہاں ویسے بھی آپ لوگ تو کوئی آنا نہ جانا کوئی دوست لوگ آتے ہیں کیا
نہیں دوست لوگ بھی نہیں آتے ہیں سب اپنے پریوار میں رہتے ہیں نا
اچھا
ہاں چلیے بات کرتے ہیں رات میں مووی وووی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کال کر ٹھیک ہے سلام علیکم وعلیکم